ت کے
وہ آپ کیسے
میں بھی ٹھیک ہوں
اور
آپ کو مسافر پسند ہے مسافر پسند ہیں آپ کو
نہ پسند
ا ہاںاں میں نے آج بنایا تھا
کیسے مناتی ہیں؟ مظافر سے ویسے بھی ہر جگہ کا الگ الگ وہ رہتا ہے نا
ہاں سا بلاگ الگ طریقے سے بناتے ہیں تو ایکچولی مجھے ٹائم نہیں ہوتا تو میں تو ایزی وے میں جو مجھے ایزی لگتا ہے دین فٹافٹ بن جائےؤ ٹیسٹ ا بھی ہو لکنگ وائز بھی اچھا ہو میں ایسے بنا لییتی ہوں تو کیا کرتی ہوں دیسی گھی لےو اگر ن پس دیسی گھی نہیں ہوتا تو وہ سالٹ فری ایک آتا ہے بٹر جو پھیکا پھیکا سا ہوتا ہے وہ والا بٹر لے لو پھر اس اگر تو گھی ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر گھی نہیں ہے تو سالٹ فری بٹر لے سکتے ہیں آپ وہ ڈالو اس میں آپ نے اچھے سے اپنی جو سیوئیں ہیں باریک والی اس کو اچھے سے بھون لو ہ پھر اس کے بعد اسی میں میں کیا کرتی ہوں اسی میں شک کر ڈال دیتی ہ اور پھر اسی میں دودھ ڈال دیتی تھوڑا سا پھر اچھے سے اس کو دھیمی آنس سے گھومتی رہتی ہوں جب تک س میں اچھی سی کھلی کلی گل بھی جائے اور کھلی کلی سی بھی رہے پھر اس کو میں نا اس میں جب وہ تھوڑا سا اچھا روم ٹیمپریچر میں ٹھنڈا ہو جائے فج فریز ٹنڈا نہیں گ فز فروزن ٹھنڈا کر دی ہے اپنا نہیں ایک دم نارمل ٹم جی جی روم ٹیمپریچر پہ ٹھنڈا کر دیا پھر اسی میں آپ نے ماوا ڈال دو کچھ لوگ تو ڈرائی فروٹ اوپر سے ڈال دیتے ہیں کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں نا کہ جب گھی ڈالا ہوتا ہے نا سوری میں آپ کو بتانا بھول رہی گھی میں اپ الائچی بھی ڈالنا ہے الائچی ڈالنے کے بعد اپن نے سیوئی ڈالنا ڈرائی فروٹ کچھ لوگ تل کے ڈالتے ہیں تو کچھ لوگ کیا بولتے ہیں اسی میں سیوئئی ڈالنے کے بعد سب سے لاسٹ میں سیوئ وہ ڈرائی فروٹ وغیرہ ڈالتے ہیں کاجو ہے بادام ہے پستہ اخروٹ کشمش کوکونٹ کی گری یہ سب چیزیں ہیں ڈال کے اچھے سے چلا دو ماوا اسپیشلی ڈالو تو ماوا سے ٹیسٹ ہوتا ہے نا خوب سے اچھا نکھار کر آ اچھا لگتا ہے آپ کیسے بناتی ہیں
میں تو سب سے پہلے کیا کرتی ہوں کہ وہ سرپ تیار کرتی ہوں سب سے پہلے تو میں ایک سوس پن لیتی ہوں اس میں شکر اور پانی ملاات د اس کے بعد نا چ میں شکر کو ک کرل اور دادہ بلی نا ہ م نےے کھر ٹ مل لے ج چاہیے پھر زیادہ نہیں سفرن سفرن تھوڑا سا ڈال دیں اور اس کو پھر تھوڑی دیر کے لیے ائٹ کر
اچان
نہیں آپ اس کے بعد پھر اب ہم لوگ نا سوئی ہے اس کو روسٹ کریں گے سب سے پہلے گھی لیں گے ایک ہیوی بوٹم پین لیں گے یا کائی لیں گے میڈمچ اس کے بد اس میں نہ ت وہیں ج اسپت تھوڑے تھوے ٹکڑوں میں توڑ دیں گے آب سمجھ گئی نا ہاں اور پھر اس کو پین میں ڈال دیں گے آفس کو تین سے دو دو سے تین منٹ کے لیے جب تک وہ گولڈن براؤن اور ف خش آنے لگے تب تک اس کنٹینلی چلا کر فرائی کرنے
جی جی
پھر اپ کیا کریں گے ہم لوگ کیا کریں گے جو سراپ ہے اور جو سوئی ہیں اس کو مکس کرنا سب سے پہلے ہم لوگ جو شکر ہم لوگوں نے صرف تیار کر کے رکھی تھی اس کو ہم لوگ کو سمائی میں ڈال دینا ہے پھر اس میں الائچی اچی پاؤڈر ڈال دو اور ڈرائی فروٹ چالو آپ کی پسند کا میں تو کیا کرتی ہوں ڈرائی فروٹس کو نا الگ سے فرائی کر کے رکھ لیتی ہوں تو میں اس اسٹپ پہ اس میں نہیں ڈالتی اس کو
ہاں میں بھی کبھی ہوں نا ہاں میں بھی یہی کرتی ہوں کبھی اگر ہوتا ہے تو فرائی کر کے سائڈ میں کر دیتی ہوں پھر ڈیکوریٹ کرتی ہوں یہ تو کبھی کیا کرتے ہیں بنانے کے بعد جیسے ہی کچا ڈال دیتے ہیں وہ تو جیسا دل کرتا ہے وہ وسا ہے نا ٹیسٹ کا کیا ہے کھانا جیسا بھی ہو لیکن دکھنے میں اور کھانے میں اچھا ہونا چاہیے نا تو فیملی میں سب کھا لیتے ہیں اور کھانا کیا ہے نا جب ب تک دکھتا اچھا نہیں ہے نا کوئی ہاتھ نہیں لگاتے کھانے کی سب سے پلس پوائنٹ ہے لوکنگ وائز فرسٹ اور لکنگ وائز پھر ٹیسٹ وائز انسان ہیلتھ کو تو اوائڈ ہی کرتا ہے آج کل موسٹلی ایسینٹ لوگ ہیلتھ کو اوائڈ کرتے ہیں لیکن کھانا ہیلدی بھی ہونا چاہی چاہیے جو ہیلتھ کے لیے بینیفیشیل ہو آپ کو کیونکہ آج کل اتنے آئلس اتنی ورائٹی کے آ رہے ہیں جو ہارڈ کو اتنا نقصان پہنچاتے ہیں کولیسٹرول بڑھاتے ہیں شوگر بڑھا دیتے ہیں سیدھے کھانا ایسا ہونا چاہیے کہ ٹیسٹی بھی ہو لکنگ وائز بھی ہو اور ہیل دی بھی ہیلتھ کے لیری ہے
ہ ہاں تو پھر کیا کریں گے ہم لوگ اس کو لو آنچ میں پھر دو سے تین منٹ تک جو سیوئئی میں شکر ڈالی تو کب تک چلااتے رہیں جاب نک لی ت شکر
جی
پھر اس کے بعد پھر جب وہ ایبزارب کر لے گی پوری شکر اور سیوئیں جب تک ساف بھی نہ ہو جائے کیونکہ سیوئیں بھی تو ہمیں پکانی ہے نا
جی
پکا لیں گے جب تک وہ سافٹ ہو جائے گا پھر ہم کیا کریں گے ا کھویا ہے نا کھویا کوڈ کو کو ہم اسے وہیں کے اوپر ڈال دیں گے آرام سے پھر پین کو کور کر دیں گے ٹائٹ ٹائٹلی کرنا ہے جس سے اسٹیم جو ہے نا جی سب اچھے سے سے ہوگی تو کویا پگھل جائے گا اور بالکل جتنی آنچ میں رکھ سکتی اس کی دھیمی آچ میں ہم لوگ میں تو کیا کرتی ہوں وہ ہوتا ہے نا کیا بولتے ہیں تا تا کووراک اس کے بعد پھر وہ بگونی رکھتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہےہ جلس بھی نہیں ہے وہ جی نہیں آج میں پکتر تا پھر اس کے بعد تین سے پانچ منٹ کے لیے اس کو پکا لیں گے اور پھر اس کے بعد چولہا بند کر دیں گے اور اس کے بعد پھر کھول کے دیکھیں گے اس میں آپ روز واٹر بھی ڈال سکتے ہو یا کیولا ڈال سکتے ہو
نہیں کیڑا تو مجھے پسند نہیں ہے ہاں روز واٹر کا میں نے بھی سنا ہے روز واٹر ڈالو تو تو نا اچھا فلیور آتا ہے میں نیک ٹائم روز واٹر کا ہی ٹرائی کروں گی
ہاں اور پھر اس کو جتنے بھی نٹس بچے ہوں اوپر سے گارنش کر دو آپ گرم گرم بھی سرو کر سکتی ہ بہت سے لوگ ٹھنڈا بھی پسند کرتے ہیں مجھے تو خیر گرم پسند ہے مجھے ٹھنڈا نہیں پسند اسے ھنڈا نہیں کر گرم تھوڑا سا ہو اچھا ٹیسٹی لگتا ہے
ہوں
ہاں تو ٹیسٹیٹی رہتا ہے اس طرح کی سوئ بھی بنتی ہے دودھ والی مطلب یہ بھی مضافر کی فیملی سے یاد
اچھا اچھا یہ اپ نے خنافع کہا ہے کنافع
ہاں وہ بھی مظافر کے حص سے بنتا ہے
جی جی مطلب وہ ہے نا وہ اس کو تھوڑا کرسپ فی بنات اس کو زیادہ سافٹ نہیں کرتے جس پروسیس نے جس پروسیس میں آپ اپنے مظافر کو گلانا ہے نا اتنا نہیں گلانا مطلب مطلب سیونٹی
اچھا ہاں یہ ہاں ہاں بتائیے
تھوڑا اس کو ہے نا کرسپی رکھنا ہے کیونکہ اس میں جب شوگر سرپ اوپر سے بھی ہلکی سی ڈالتے ہیں پھر ماوے اور کریم کی لیئر لگاتے ہے
جی
پھر اس کے اپر پہلے نا کرسپی کر لو پھر نا ہلکا مطلب اس سم س سیون سے لے کے ایینٹ تک اس کو کوک کرنا باقی کوکنگ تو وہ جو اپن بعد میں شوگر سرپ ڈالتے ہیں نا اوپر سے ج اپ نے سی سیٹ کر لی اس کے اوپر سیٹ کر دیا پھر اوپر سے تھوڑا سا شوگر سرپ ڈالیں گے آپ نے پھر اس کے بعد آپ نے ماوے اور کریم کی لر لگانی ہے پھر اس کے اوپر تھوڑا سا ڈرائی فروٹ ڈالو پھر اس کے اوپر سیوئیں سیٹ کرو پھر اوپر سے گریم لگاؤ پھر اوپر سے جو بھی آپ نے سیٹ کرنا ہے ما کریم جس حساب سے آپ بنا رہے ہو وہ لگاؤ پھر فائنل ٹچ دے دو اچھا لگتا ہے منافع میں دو تین بار بنا چکے
میں نے بھی اچھا بنایا تو کبھی نہیں لیکن میری بہن بناتی ہے وہ بھی اچھا
اچھا
گوبھی بنات پانی اور لیمن جوس کو ملا کے سوس پین میں جب وہ بوائل ہو جاتا ہے اس کو بھی آچ میں دس منٹ کے لیے رکھ دیتی
ہوں
روز واٹر ڈال دو ڈال دی پ وہ پ چولہ بندرک
اچھا
جو تیار کرتی ہے اس اون میں بناتی ہے وہ پہلے کیسے فری کرٹگنٹا
اچھا
وہ آتا ہے پ ای آتا ہے
سم جائےی نہیں ہے
ہاں تھ اس نا لال م بول ملو اس مساج کر لو مطلب م بٹر میں مطلب ہر ایک ملب دھاگا جو کا ہے وہ سےٹیڈ ہو جائے جی اس کے بعد ن ب ب رپر کرتے ہیں بیس کو
ہوں
بٹر جو رہتا ہے اس کو مطلب وہ بیس پہ لگا دیتے ہیں نو انچ آٹھ انچ جتنےس حساب سے آ کی بیکنگ ڈش ہے س اسلنگ ڈالتے ہیں مطلب موزریلا ڈال دو ہیوی کریم ڈال دو کوئی م جوک س میں اچھے کر لو اس ب تھا تھڑا سا مطلب بڈر ہو جل
ہاں
ج جلا
اچھا
جی ڈال دو اور جتنا بھی پیک وہ جو آتا ہے وہ ڈال دو جو بچا ہوا ہے اور اس کو ہ کل کے ہاتھوں سے دما د فو فٹی مٹس تک کے لیے بیک کر لو جتنا کا ٹاپ ہوتا ہے نا ہم ہم ک دکھنے لگے گولڈن براؤن بھی گولڈن براؤن دکھنے
اچھا
ے نا پجا ہاں پھر اس کو اون سے نکال لوں پھر اس میں نا شوگر سیرپ بھی تیار کی ت ہاتھ نفا میں ڈال دو دس منٹ کے لیے اس رکھ دو اور پھر اس اساتھ اورش کر کے ڈال دو اور اس کو گرم گرم سر کر
جی جی بالکل بناؤں گی میں
اپنا خیال رکھتے
چلو تھی جی اوکے بائے